ہیلو ہیلو اسلا وعلیکم السلام اور کیسے ہیں
خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
بس سب خیریت سے ہیں دعا ہے آپ کی اور جی
اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہو رہا جی آج تو بس دن بھر پورے دن بارش ہی بارش ہوئی
ہاں موسم ہی ایسا ہو رہا آج کا ٹائم آج کا تو کہیں گرمی کہیں بارش ہمارے یہاں پہ بہت گرمی ہے آج
ہاں یہ نہیں یہاں تو آج صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی بس نہ کہیں کام جا باہر کہیں گئے نہ کچھ بس پورا دن گھر میں ہی بیٹھے رہے
یہ ہے لیکن بارش کا موسم لگتا اچھا ہے
ہاں ہاں
بارش ہو جائے بارش ہو رہی ہو بس یہ ہے کہ تھوڑا پانی پانی سارے میں نہ ہو ایک اس طرح سے ہوگی پانی سارے میں پانی پانی نہ ہو تو اچھا لگتا
یہی بات ہے بچوں کو اچھی لگتی ہے بچے نہانے نکل جاتے گرم بارش میں ہاں
اور ویسے نہانا چاہیے ویسے کہتے ہیں بارش میں نہانا چاہیے کیا شریر کی جو گرمی ہے وہ سب نکل جاتی ہے
بس وہی ہے موسم کا تو بس اپنا ہی ہے کوئی سا بھی موسم لے لو وہی خوبصورت لگتا ہے
بس بس بس دیکھو ویسے میرے کو سردیوں کا موسم
یہ وہ تو ٹھیک ہے ہاں اس میں بہت صحیح رہتا ہے ویسے
ہاں میرے کوو سردیوں کا موسم اچھا لگتا ہے اپنا کر کام ختم کرے اور اپنا فری یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ کت
ہاں یہی ہے نا سردی میں تو یہ ہے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے تو کپڑے اپناؤنی اتنے آ رہے کل تو بس پہنو اور اپنا کام میں لگ جاؤ اور گرمی تو اتنی بیکار ہوتی ہے کہ گرمی میں نا پسینے پسینے ہوتے رہتے ہیں نہ کچھ کام کرنے کے لیے من کرتا ہے اور ایسے میں بچے بول دے نا کہ مما مجھے یہ کھانا ہے
ہاں اب گرمی میں تو کپڑے بھی نہیں پہنے جاتے ہیں بازار کو ہم اپنا چہرہ پورا ڈھکر باہر نہیں نکل سکتے ایسے لگتا ہے کہ سارے میں پسیینہ پسیینہ ہو جاتا کہ بس گھر میں
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو جی ویسے تو دیکھو گرمی بھی ہے آپ اپنا گرمی کا بھی آنا ضروری ہے سردی کا بھی آنا ضروری ہے
ہاں دیکھو یہ موسم تو موسم تو یہ کہ نیچر کے حساب سے موسم جب بدلتا رہےتا تو موسم کے انوسار ہی سب چیز بدلتی رہتی ہے یہ تو ہے آپ صحیح کہہ رہی ہو دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سردیوں میں نہیں ہو پاتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گرمیوں میں نہیں ہو پاتی ہیں
ہاں ہاں ہاں دیکھو گرم سردی ہے سردیوں میں اپنا جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ کسی کے پاس کچھ کپڑے ہیں نہیں ہے گرمی میں تو یہ ہے اپنا کہیں بھی بیٹھ جاؤ کہیں بھی سو جاؤ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی
یہ چیز تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ گرمی میں آج جس حساب آج کے ٹائم میں گرمیاں ہو رہی ہے نا آدمی بنا پنکھے کے بھی نہیں رہ پا رہا ہے
نہیں رہ پاتے ہاں ہاں وہ تو صحیح ہے
جو کہ اتنی گرمی ہے بارش ہونے کے باوجود بھی اتنا گرمی اتنا وہ ہو جاتا ہے جب تک بارش پڑتی رہتی ہے تب تک رہتا ہے کہ ہاں اچھا ہے ٹھنڈا ہے موسم اور جیسے ہی بارش بند ہوئی سارے ایسے گرمیاں نکلتی ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں کیی بہت زیادہ
جی بالکل
آج ہمارے یہاں پہ اتنی گرم ہے بہت
ہاں ہاں نہیں ہے بارش ہو جاتی ہے تو تو ہمارے تھوڑا سا یہگر بارش کے بعد تھوڑی سی موسم میں چینج ہو جاتا
ہاں ہاں بس اب تو یہ ہے کہ ہمیں بھی انتظار ہے کے بارش ہو جائے تو تھوڑا موسم سے ہمیں تھوڑا گرمی سے نجات مل جائے
جی بالکل ہوگی موسم چل رہا ہے ایسا ہی تو موسم بارش کا ہے تو کبھی کہیں کبھی کہیں ہوتی رہتی ہے ہاں لیکن وہی ہے گرمی کے بعد دیکھو جب ا خزاں آتی ہے تو پیڑوں سے بھی پتے گرنے لگ جاتے ہیں ہاں پتے جڑتے ہیں پھر نئے پتے نکلتے ہیں نئی کلیاں آتی ہیں ہاں یہ سب موسم کی وجہ سے ہوتا ہے
کی وجہ سے دیکھو اب بہت سے پودے ہیں لے لو جنہوں نے بیجوں کو ڈالا ہے اب وہ بارش ہوں گی تو نئے نئے پودے ک اپج اپج کرآئیں گے نئی نئی کلیاں کھلیں گی نئے نئے اب برسات میں نئے نئے پھول کھلیں گے
نئے نئے کھلیں گے
جی ان چیزوں کو دیکھ کر تو اچھا لگتا ہے بس یہ ہے کہ جب سارے میں پانی پانی ہو جاتا ہے کچی کا کچا مکان ہوتا ہے سارے میں پانی پانی ہو جاتا ہے تو وہاں گندگی سی ہو جاتی ہے بارش بارش وہاں ایسے لگتا ہے کہ بےکار ہے سب کچھ
یہ یہ ہے موسم کا بدلنا بھی نا بس قدرت کا حسین کرشمہ ہے یہ اپنا کبھی کچھ گرمی کبھی سردی
اور یہ دیکھو کہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے شریر کو بھی اسی حساب سے سب چیز ہونے ایسی ہی محسوس ہونے لگ
ہاں ہاں اسی طرح کی عادت
اسی طرح کی عادت ہو جاتی ہے کہ دیکھے گرمی ہے گھر تھوڑا گرمی ہوئی تو گرم کپڑے ٹھنڈا پانی سب ہے یہ ہے اور جب
جی یہی ہے نا جیسے سردی میں گرم ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں تو شریر بتاتا ہے کہ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے اور اگر ہم وہی کپڑے سردی والے کپڑے اگر گرمی میں پہنے تو بالکل شریر ایسا ہو جائے گا کار کے اتار کے پھینک دو سب
ہاں پہلے یہی تو میں کہہ رہی ہوں جس حساب سے اتنی گرمی ہو رہی ہے گا اب گرمی میں سردیوں میں آرام سے برقہ پہن کے باہر بازار میں آرام سے چلے جاؤ کوئی بھی سامان لے کر آنا ہے اپنا خریدنا گرمیوں میں ہمت نہیں ہوتی بازار جانے کی اسی وجہ سے
نہیں ہوتی گھر سے نکلنے کو من نہیں کرتا
ہاں سردیوں میں تو ہم اپنا کمبل اڑے اور چلے گئے باہر تو بہت ہی اچھا اچھا لگتا ہے کہ اب سارے کور ہو چکے ہیں تو ٹھنڈ محسوس نہیں ہوگی
ہاں بس ہمم بچے بھی کہتے ہیں یہ بنا دو امی جان یہ بنا دو تو بس کوئی رسوئی میں جانے کے لیے ہمت نہیں ہوتی گرمی میں
نہیں ہو پاتی نہیں ہو پاتی یہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے بس تھوڑا جو کھانا ہے وہ جلدی جلدی بناؤ جلدی جلدی کھاؤ
بس ہاں یہ تو اور سردی میں تو من کرتا ہے کہ بس کوئی کچھ بتا تا رہےکہ رسوئی میں بس گیس کے آگے کھڑے رہو بناتے رہو
تو بچوں کی بھی فرمائشیں نئی نئی نکل کے آتی ہیں فون میں دیکھتے ہیں اچھی اچھی جی نئی نئی چیز دیکھتے ہیں وہی نئی نئی چیزیں بنواتے ہیں
جی
یہ
صحی ہے موسم میں بھی ہر چیز کا وہ ہو جاتا ہے دیکھو گرمی میں کچھ الگ ہوتا ہے سردی میں الگ ہوتا ہے اپنے حساب سے موسم بدلتا رہتا ہے
موسم کا بدلنا بھی بہت ضروری ہے
ہاں پیڑوں کے پو پودے بھی موسم کی وجہ سے بدلتے ہیں با پھول بدلتے ہیں سبزیاں سب چیز بدل جاتی
سب چیز بدل جاتی ہے میں نے بتایا تو بہت سے پودے ایسے ہیں کہ جن کو جو کیول برسات میں ہی ہوتے ہیں ان کو ہم کبھی اور اگر چاہے تو نہیں ہوں گی پھلواڑے ایسی ہوتی وہ نہیں ملتی بس برسات کے موسم بھی نظر آ رہے ہیں اور برسات میں ہم کہیں آتے ہیں سڑک کے کنارے ہرے ہرے پودے اتنے اچھے لگتے ہیں بہت جو سردیوں میں نظر نہیں آتے
ا جی بالکل بل ہاں دن رات بدل جاتا تے اور تو دیکھو سردی میں دن بڑے ہوتے ہیں گرمی میں اپنا اس حساب سے سردی میں دن اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں
لمبی ہوتی ہیں اب گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں رات چھوٹی ہو جاتی ہے رات کو سو اس سے پہلے ایک آ چھ سے نیند کمپلیٹ نہیں ہو پاتی کہ صبح ہو جاتی ہے
ہوں جی نہیں ہو پاتی
یہ ہے
صحی کہ رہی ھو جی
ویسے ہر چیز کے حساب سے تو سردیوں کا ہی اچھا لگتا ہے اپنا کھا لو آرام سے سو جاؤ نیند پوری ہو جاتی ہے گرمیوں میں نہیں ہو پاتی ہیں
نہیں ہو پاتی صحیح کہہ رہے ہو سردی کا یے ہے اب اپنا کھاؤ پیو اور رجائی میں بیٹھو اور رات کو بیٹھ کے نا نا موم فلیوں کا چوانا اوے ہوئے
ہمم کچھ بیٹھ کے اپنا بونائ کر رہے ہیں کچھ کڑھائی کر رہے ہیں اپنا آرام سے بیٹھ کے سب کر لو کسی ایسے مجھے کڑھائی کرنے کا شوق ہے تو سرد دیوں میں ہاں میں اپنا سردیوں میں آرام سے کام
ہاں وہ یے سویٹر بنے جات ٹے انہیی میں آپ لگے رہتے ہو گے
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہاں گرمی میں تو بالکل بھی کچھ نا من کرتا
کچھ نہیں اب دیکھو موسم تہی تو حساب سے ہے کی گرمیوں میں سردیوں میں جو ہم سویٹر بھنتے ہیں بیٹھ کے گرمیوں میں ہم سلائی ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اور تب من نہیں کرتا کچھ کرنے کا س یے کول موسم کے حساب سے ہی ہمارا من بھی ہماری جو ساری وہ ہے یے بھی سب موسم کے حساب سے
با موسم کے ساتھ بدلتی رہتی ہے صحیح کہہ رہے ہو ہاں ہاں آ گمو گم گا سڑو اس کا بارش کا تو یے ہے بس پل میں آئی اور پل میں گئی ان دنوں میں تو ایسا ہو رہا ہے کہ پتا نہیں چلتا کب بارش آنے والی ہے
ہاں کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم صبح میں کپڑے ڈال کے آتے ہیں چھت پے اور ابھی دیکھ رہے ہیں دھوپ ہے تھوڑی دیر بعد دیکھا سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں بری چھت پے پانی پانی پانی پانی سارے میں بس ہمیں بھی انتظار ہے کہ بارش ہو جائے تو تھوڑی سی گرمی سے نجات مل جائے
ہاں ماشاء اللہ آپ کے یہاں بھی ہوگی یہاں پے ہوئی ہے تو وہاں بھی ہوگی ہاں انشاء اللہ ضرور ہوگی بارش بھی پھر جبی گرمی سے راحت ملے گی
ہاں بس تبھی ملیگی بہت پریشان ہو رہے ہیں گرمی سے
جی یہی ہے نا گرمی تو ہو ہی رکھی ہے آ انشاء اللہ ہوگی ضرور بارش بارش کا موسم ہے بارش تو آنے والی ہے یے
ہاں
پر آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہمیں
ہاں ہاں ہمیں بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا
ہاں یہ موسم کی موسم کی جانکاری ہے کہاں کیا ہو رہا ہے سب پتا چل جاتا ہے اب دیکھو جیسے ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے اور آپ کے یہاں پے گرمی ہو رہی ہے
بہت جتنی گرمی ہو رہی ہے بہت صبح سے اتنے پریشان ہے کی بہت جیادہ کبھی کبھی سنکٹا ہو جاتی ہے بارش ہو جاتی ہے پر یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے بس
جی ٹھیک ہے جی آپ سے بات کرتے اچھا لگا
جی ہمیں بھی بہت اچھا خدا حافظ